وعلیکم السلام کیا حال چال
بس بڑھیا
کاری اد ک
سان کے
ہاں شام کھ آ کا
کب
میں نے توچھا ہاں
اچا سو گ کیا
ہاں کچ ہو رہا
اچھا میں میں ابھی کھانا پکا رہا ہوں ابھی ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے جی
اچھا آپ کوئی فنکشن ہے
ہاں فنکشن ہے سکول میں آج تو آج ہاں میں سکول میں ہی ہوں آج ج
اچھا کیا فنکشن ہے
فنکشن رکھ یہسی چھوٹٹی موٹے
جیی
چھوٹی جی فنکشن کی آ جی پر تو آ اچ ہم پوری فیملی یہاں پ رہ
اچھا وہ تو بہت اچھی بات ہوئی اگر آپ نے سکول میں ہی آج انتظام کیا کھانے پکانے کا یہ تو بڑھیا بات ہے آپ کو مزہ مزہ آو گے بہت
ہاں
اور کیا حال چال آج آج کیا تھا ملق
ہاں
آج کون سی فنکشن رکھی تھی اس لیے
چھوٹی موٹے فنکشن رہ
اچھا ٹھیک ٹھیک آواز کیوں آ رہے ہیں رک رک آپ کی آواز رک رو کے آ رہی
نیٹ ورک کا ایرر ہوگا اور کیا نہیں نیٹ ورک تو اچھا چل رہا ہے مجھے پواز
اچھا ٹھیک لیکن آپ کی آواز تھوڑی آ رہی ہے رک رک کے اس پرابلم ہوگی نا
کر
ہاں رک رک کیا ہے لگتا ہےیٹلو ہے اچا آپن با کلیگس کے ساتھ کیا
کبھی کیسی آواز آ رہی ہے
اب ٹھیک آ رہی ہے آپ نے باقی کلیگ بھیجا
ہاں
کس نے جووائن کیا
اچھا یہاں دو تین ٹیچرز نے جوائن کیا ہے یہ کاریہ
کسکش نے پھلوان کیا
ہاں اس نے بھی کیا اور ایم ڈی نے اور اور ایک ہے
ا آپ نے حلوہ کو بولا یہ میں
ہاں میں نے اس کو بھی بولا کیا ایسا ایسا کرنا ہوتا ہے اس میں
اچھا یہ بات آپ کی
ہاں
پھر اس نے کیا بولا
پھر وہ بہت مطلب مطمئن ہو گیا بلایا کہ یہ جو جو اسٹاک ویسے وہ اتنا اچھا نہیں ہے یہی ہے
اچھا یہی ہے
ہاں تو اس کے بعد میں نے اس کو اس کو بولا ہے کہ کیا کیا کرنا ہے اس نے ایپ انسٹال کی تو پھر وہ کسی کو نہیں ابھی اس کا وہ مطلب اپرو نہیں ہوا ہے
اچا ٹھیک اچھا فارم د اس کوٹ
فارم بھی اس نے بھرا
او پھر تو بڑھیا بڑھیا بات ہے اس کیا اس کو یہ کھانا ہے نا بڑھیا بڑھیا کھانا ہے گوش کانا
ابھییام پکاے ہوں
اچھی بات ہے اب جب دس منٹ ہوں گے دس منٹ بیس منٹ کے بعد میں یہاں سے کاٹ کروں گا آپ کرنا پھر واپس ٹھیک ہے
ہاں ہاں وہی ہے نا ہدونوں کو ایک ایک کال آئے گی
ہاں اچھا اور آج میٹ کھانا ہے آپ
آاج میٹ ایک دو ایک دو کے جی کھ لائے
چکن مٹن سب کچھ اچھا مجھے انوائٹ نہیں کیا آپ تو لیکن
کیونکہ آپ کاٹگل سر ہو اسی لیے آپ کا آپ کی جو ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے نا
تو تو میں قری بھیی دوست ہو پھر بھی آپ کو
نہیں یہ یہاں پر سک اسکول کا مسئلہ ہے اسی لیے بول رہا ہے کہ نہیں جو سکول میں کام کرتا ہے اسی کو آنا ہے
اچھا ٹھیک وہی بات ہم بھی کریں گے ہم غریب بھی کسی دن کریں گے
اچھا میرا گلجار سویا
ہاں وہ وہ اس نے ابھی شاید کھانا نہیں کھایا ہے
ابھی تک نہیں کھایا
ہاں اس کا ٹائم بہت ہی ہوتا ہے لمبا
ابھی وہ کیا کر رہے ہے
ابھی وہ بیٹھا تھا کمرے میں
نہ
مستی مستی میں
صحت اس کیی ٹھیک ہے حج
ہاں ہاں بڑھیا آج تو ٹھ
آپ کو پتاہ ہے وہ میرے ساتھ پڑھتا تھا کالج میں
ہاں آپ نے تو بتایا کل بھی بتایا نا آپ نے وہ پڑھتا تھا وہ ناٹیی
ناٹی ناٹی بائے تھا اس کو وہاں پر ناٹی بوائے بولتے تھے
نٹی بائے اس ائم بائے تھا
ابھی بھی بائے ہے نا وہ وہ کہاں بن گیا ہے بوڑا
ہاں وہ بھی تو مین بن گیا بڑا
نہیں نہیں وہ گلجیر مین ہے
اچھا ٹھیک اچھا میں میں نے سنا ہے گلچر بہت فیمس تھا
فیمس بہت زیادہ فیمس ہو گیا
اس نے گلاب گلاب کی زندگی گزاری
گلاب والی زندگی اس نے گزاری تھی اپنے ٹائم میں پھر کیا ہوتا ہے جب بچے ہوتے ہیں نا تو پریشانی ہوتی ہے
ہاں یہ ہوتا ہے شادی کے بعد پھر سبدل د نظریہ
اس نے بھی یہی بولایا نا کہ بولایا کہ جب سے میں نے اپنے بیٹی کی شادی کی تو میری زندگی خراب ہو گئی
اچھا ٹھیک اس کو کیا ہوا مطلب وہ کیوں اتنا پریشان رہتا ہے
کیا بولیں گے
اتنا پریشان رہے گا تو زندگی تو مل ہوتی ہے
ہوتی ہے کیا اور کیااں
ج دیکھو جو انسان من میں سوچتا ہے وہ ہوگا یہ ہوگا پھر وہ اسی کو حقیقت مانتا ہے
ہاں یہ بات ہے
ہاں وہی اس لیے بولتے ہیں نا پازیٹو جتنا پازیو مائنڈ سیٹ رہو گے گب
ہاں
کیایا آگے بڑھ سکو گے دنیا اا دنیا آپ کو کھینچ لے گی وہ آپ کو آ نہیں دی ت
اچھا ابھی آپ سوئے ہو
ہاں ابھی تو میں آرام کر رہا ہوں کیونکہ کل جانا ہے صبح سویر پھر سے کام د
کیا بوللا آجمس اللہ
ارے آج بھی بہت یہ کیا دماغ خراب کیا اس میں
کیا بوللا
سر میں درد اس کی وجہ سے ارے آج بولا کہ آپ نے دھوکہ دیا ہمیں
کیوں
آپ کو اگر نہیں آتا تھا اس ٹائم کیوں نہیں بولا
اچھا کیا آپ کا وہ ٹیسٹ ہو گیا جو وہ بول رہا تھا کہ مجھے آپ
وہ نہیں وہ اس اس وہ بھول گیا شاید اس نے اس کوظفظف زلفیم سر کو نہیں بولاتتے
اچھا
ہاں وہ باقی کاموں میں مشرور رہا اس نے بولا آپ مےم جو بھی پارٹیز ہیں تین سو تیس ہ سب اسٹیٹمنٹ نکال کے دو ایک ایک کر ہاں اسی کام میں بھیجتا تھا
پھر آپ نے وہ کام کیا
پھر میں نے نکالا اور ایک ایک کر کے نظر دے رہا تھا
ہاں
ہاں پھر اس کو کچھ پارٹیز میں مسٹیک لگی
ہوں
تو وہ غصہ ہو گیا پھر
ہ ہے
وہ میری غلطی میں وہ پسنے کی غلطی جو پسن کا کام تھا نا
ہاں
اس میں اس نے یہ ٹائی کوڈرمیا دو بار یہ ڈیبٹ نوٹ بنایا تھا
ہاںا
وجہ سے ہاں اس کی وجہ سے اس کو غصہ آیا اس نے بولا آپ آپ نے اتنے ٹائم سے کیوں نہیں دیکھا میں نے بولا کہ ہاں میں نے بولا اتنی پارٹیز ہیں
ہوں
مجھے کہاں نظر پڑتی اتنے ٹائم بعد اس میں آ ہاں پھر کیا غصہ کر کے وہ پھر پانی پی گیا بہت
اچھا
ہاں ہاں اس کو چڑ گیا وہ
اچھا کاتیا کو دیکھا آپ نے وہاں پر
ارے کاندیا کو تو صبح میں نے دیکھا وہ جیب میں دونوں ہاتھ رکھے چلو تو
اس کو کیا کرنا تھا وہاں پر کمپیوٹر کورس
نئی نئی وہ ٹیلی اکؤٹنگ سافٹوئر سیککھنا چاہر تیلی اسشم سر تو کہیں پہ جانا ہوگا جا پہ کیا کیا
شاید اس کو باہر جانا ہوگا اسی لیے
بی چ کاناں ت کٹ بہت اچھان وپ فی ب
اچا کٹنگ اچھی کےیتی
کٹنگ اور ترسیناادرو سے دیکھا لڑکے کو
ہاں ہاں لڑکیوں کو جھانگ رہا تھا
وہ جھانگ رہا تھا آنکھ کو صحی بلاتکار کر رہا تھا
اس کی اس کی ناظر خراب ہے
وہکھا ج وہ ڈگر وہ بائک پہ ایسا چڑھتا ہے نا
ہوں
جیسے ساؤتھ پ ڈھاکو ہوئے تھ
پھر بائک بھی روتی ہوگی کہ یہ کون سا آدمی ہے میرے لیے
ارے بھائی کیا روتے اس کے سامنے سب بھاگ جتے خجہ کا بہشت یہ انگ جیسا چلتا ہے نا وہ بھی اس کی برابر ٹھیک ہے
شاید ہمارا ٹائم ہو گیا ہے نا
ہاں ہاں میں کاٹ کروں گا ادھر
اس کے بعد میں خود یہاں سے کال کرتا ہوں آپ کو